ہلو
ہلو
ہلو
ہاں ہلو
السلام علیکم عمران بھائی
وعلیکم السلام پرویز بھائی اور پرویز پروج بھائی
جی بولیے
ہماری بات پروز بھائی سے ہو رہی ہے
ہاں
ہماری بات پرویز بھائی سے ہو رہی ہے
جی ہاں جی ہاں میں ہی پرویز عالم بول رہا ہوں
چلیے اور کیسا خریت ہے
آپ کون
میں عبران بول رہا ہوں پرریو بھائی
ہاں ہاں ہاں
ہاں
ماشاء اللہ بہت خوشی ہوئی عمران بھائی اور سر بھائی نے آپ کے بارے میں بھی کچھ بتایا تھا اللہ کی شکر ہے کہ آج آپ سے بات ہو گئی
ماشاءلہ پرویز بھائی
آپ کے بارے میں بھی بہت اچھی بات اللہ کا شکر سے لوگ بتایا کہ بہت اچھا پرویش بھائی ہیں اور بہت اچھا کے مطلب بچار ہے ان کا ہیلو پرویش بھائی اور سب کیا چل رہا ہے پرویز بھائی
عمران بھائی اور بتائیے آپ کے بارے میں اپنے بارے میں
آ اب یہی سو کر کے اٹھ رہے ہیں پرویز بھائی برس ورس کریں گے پھر دیکھتے ہیں نکلتے ہیں مارکیٹ طرف ہاں
ھر کہاں لگتا ہے عمران خان
پاس میں لگتا ہے یہاں سے سات آٹھ کلو میٹر ہے اپنا گھر سے
وہاں سرکاری دفٹر ہیں سو کمانے س جاتے ہیں
جا رہے ہیں آج کچھ کچھ دوست لوگ جا رہے ہیں نا پرویش بھائی او ہم بھی سوچ رہے ہیں ساتھ میں جاتے تب پرویز بھائی اپنا بارے میں کچھ بتائیے پرویز بھائی ہاں پرویز بھائی
ہاں اور بتائیے عمران بھائی
میرا نام عمران ہے میں اپنے پریوار کے ساتھ رہتا ہوں پڑھائی لکھائی کے ساتھ پرتیوگتا پریکچھا کی تیاری کر رہا ہوں خالی سمے میں اسلامی باتیں سنانا اور اچھے دوستوں سے بات چیت کرنا پسند ہے پرویز بھائی
ماشاءاللہ میں بھی پڑھائی کی اور نوکری کی تیاری کر رہا ہوں کوشش کرتا ہوں سمے یہ سمے کا صحیح استعمال کروں
پرویز بھائی کوثر بھائی نے بتایا کہ آپ بہت ملنسار انسان ہیں اور آپ کا بات سن کر کے ہم کو بھی بہت اچھا پسند لگ رہا ہے کہ ہاں بہت اچھا پرویز بھائی ہیں
تو ان کی محبت ہے میں تو بہت کوشش کرتا ہوں کہ سب سے اچھے اخلاق سے پیش آؤں
پرویج بھائی کتاب پڑھنا دینی بنا بیان سنانا اور نئے لوگوں سے کچھ سیکھنے کے لیے بتائیے پرویز بھائی
ا سواری میں عمران بھائی ویسے ہم وشیش روپ سے بات نہیں کر سکتے ہیں لیکن جو ہے سبھی لوگ سے اچھا سے پیش آنا چاہیے چاہے کوئی ہو چھوٹا بچہ سے لے کر بڑے بزرگ تک سبھی سے اچھے سے پیش آنا چاہیے
ہوں پیس تو آنا چاہیے پرویش بھائی اور پرویج بھائی بتائیے کون سا
خ
کون سا میں روچی ہے جیسے کرکٹ فٹ بال ہاکی اغیرہ وغیرہ چیز کیا چیز مطلب زیادہ پسند کرتے ہیں پرویز بھائی
ہاں ویسے عمران بھائی میرا جو روچی ہے وہ
کرکٹ سے ہی رہتا ہے زیادہ تر
ان ساء اللہ پرویز بھائی
اور آپ کی کس چیز میں روچی چچی کرنا پسند کرتے ہیں ہ ماشاء اللہ تو تو دونوں ہ کاسے ایمی ہی چوائس ہے
اور پرویز بھائی
سب چل رہا ہے خدا کی رحمت سے
ہاں ہاں اور سنائے
اور گھر میں سب کیسے ہیں
سب بڑھیا ہیں
کتنا بھائیو بناا آپ لوگ
دو بھائی تین بہن
سبھی کیا آپ بڑ ہیں کہ چھوٹ ہیں
بڑ ہیں پریش بھائی
ا آپ سب آپ سب سے بڑا ہے
ہاں بڑھ ہے
ہاںاب آپ کی شادی ہو گئی ہے
ہاں
ہاں
پرویز بھائی آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا اور پرویز ہے مجھے
شکریہ بھائی جان
اور سنائیے
اور چلل رہا ہے ملاج جلا کر
ہاں تو نہیں یہ کچھ
کھیتی باڑی میں لگے ہوئے
ہم بھی لگے ہوئے ہیں کھیتی باڑی میں
ہاں
ہاں
اور گورنمنٹ جاب کا طر وہناا
تیاری ویاری کر رہے ہیں پرویز بھائی کچھ سمجھ میں نہیں آ پا رہا ہے
وہی جو میرا بھی سچویشن ہے عمران میں
ہاں
صحیح س گورنمنٹ جاب بھی نہیں دے پا رہی ہے
ہوں
اتنا بھی تیاری کرتے رہیے کچھ ہونے والا ہے نہیں
ہاں
یہ تو سنے ہی ہوں گے اپپ نے یہ پیپر لیک ہو جا رہا ہے
ہاں کا کریے گا پروج بھائی پیپر تو لیک ہو ہی رہا ہے دیکھ رہے ہیں دلی دلی میں جنتر منتر پہ لوگ لاک ٹھیک آ رہا ہے پیپر کی وجہ سے
سنے ہم سنے ہم اس بارے میں
ہاں نیوز سنتے ہیں تو نیوز کے مادھیم سے پروج پتا چلتا ہے
ہ ہ یہی یہاں کا اتنا کمزور گورنمنٹ ہے کا کہ ہے ایسا اس پہ کچھ دھیان ہی نہیں دے رہا ہے
ہاں اور سب پرویز بھائی
بتائیے اپنے بارے میں
اپنے بارے میں بتائیے نا آپ کا بات سن کے بہت اچھا لگ رہا ہے میرے کو بھائی جان
بہت بہت شکریہ بھائی آپ کا بڑا پن ہے
ہاں ایسے آپ سے بات کر کے لگا کہ پرانے دوست جیسا بات ہو رہا ہے
جی جی ہمیں بھی ایسا ہی لگ رہا ہے
خیر شروعات میں ہی بات اسٹارٹ ہوا ہے لیکن لگ رہا ہے کہ پہلے سے ہی جان پرچے ہے پہلے سے ہی کری گی ہیں
ہاں
ہوں
انشاء اللہ پرویز بھائی سنائیے کچھ تب اور کیا پلاننگ ہے آگے کا پرویز بھائی
آگے سوچ رہے ہیں کچھ چھوٹا موٹا بجنس کرنے کے لیے
میرے کو بھی سمجھائیے بجھائیے بتائیے کچھ کچھ
اپ بھی بجنس کرنا چاہیے گا
سوچ تو رہے ہیں
تو پنجی اس میں جو ہے بجنس میں پہلے پنجی لگانا ہوتا ہے تو ویسے آپ آپ کے پاس کتنا یہ ہوگا پونجی ابھی
اتنا بجٹ کے حساب سے لگے گا بتائیے گا تب نا
نہیں ویسے جو ہے اگر چھوٹا موٹا بزنس کرنا چاہیں چاہیں گے آپ تو چالیس سے پچاس ہزار میں بھی اسٹارٹ ہو سکتا ہے
ہاں تو دو لاکھ کے ایوریج میں بجٹ لگائیں گے
تب تو اچھا ہو جائے گا بزنس اسٹاٹ
دو لاکھ کے ایوریج میں لگائیں گے نہیں لگائیں گے اس سے بات نہیں ہے
ہاں ہاں ہاں
ہاں
اچ
آج آج کے سمے میں پیسہ سے لوگ پیسہ کما سکتے
ہوں ہ ہ ہ ہ یہ تو سحی بات ہے صحیح بات بولا اپنا بھائی جان بل لگاتے رہ جائیے گا کچھ ہونے والا ہے نہیں ہے کہ نہیں
صحیح بات بول رہے ہیں
ہاں لوگوں کو جو ہے نئے نئے ایکٹیویٹی کرتے رہنا چاہیے خالی بیٹھنے سے اچھا نہ ہے کچھ کرا جائے
ہاں
ہاں چونکہ لائف ایک بار ملتا ہے ہے کہ نہیں اور بہت اس کو مزے سے گینا چاہیے اور کچھ کرتے رہنا چاہیے
ہاں ہاں
چل ٹھیک ہے بھائی جان
ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک